ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
چلو الحمد اللہ کال لگ گئی
ہاں ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ب ٹھیک ہے
ہاں بس اپ سناو بیٹے کو بہت کھانسی ہو گیا اب وہ لیبو سٹرزن دالا اب میں کھانسی کی دوائی دتی اس کو یا الٹی لاتا ہے اس سے
ہ ہاں ہ
وہ بہت تیز ہے
ڈیڈی کو بولا سرا تو مت ایسے چھن مت دیا
اس کو اس بات پہ بھی غصہ اتا ہے اس نے پرسو نصرت کو بولا نصرت کو بولا میں ان کو بہت ساری چیزیں دیتا لیکن ان کی ماں کو پھر ناک چڑھتی ہے
اچھا
ہاں
کیا ہی کر سکتے ہیں ہم تو پھنسے ہوئے ہیں ہر سائڈ سے
می وی پر
اللہ کی قسم ہے ایسا ہم کبھی اتنا ٹنگ رہتا ہے اگر اکیلا انسان ہوتا کب کا کچھ کرلیا ہوتا کتنا کہ بچے والے انسان کیاکر سکتے ہیں بچوں کے لیے انسان کو دور د اندیشہ دیکھنا پڑتا ہے
ورنہ کیا
بس تو اپ سناو
بس میں میں بھی چل رہی ہوں میں نے پرسوں شیش دھوئے تھے نہ ایک دم سے وہ اٹھانا مجھے کر اللہ پاک کی قسم اگر کمر اٹھ راہا ہے تو
ہوتا ہے مجھے اوپر نیچے کرنے سے بہت درد ہوتا ہے
ہوتا ہوگا مجھے رات کو اور سم جانے سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ وہ نیچے والا واش روم یوز کرتے ہو کہ اوپر والا
میں نیچے والے ہی کرتی ہوں اس میں بھی اسٹینڈنگ ہی ہے نا میں کیا کروں گی اوپر جا کے وہاں پہ برتن دھو کہ واش روم یوز کروں
اچھا ان لاس والے نا کچھ بولتے ہیں
نہیں میں نے ان کو بولا ہے نا میں بولتی ہوں میں نے اپنی ساس کے ساتھ اب بات کرتی ہوں میں نے ان کو بو وہ تھوڑا سا یہ بچوں کو بولتے یہاں جاو اپنی ماں کے پاس بیٹھو وہ یہ سا
آپ نے نوٹس کیا ہے ان کو بتتی بیٹوں بیٹیوں کے بچے پیارے ہوتے حیران گردن
ہاں
ہمم مجھے کل ہسبینڈ بولے سھ بات کر میں نے بولی ب ٹھوئی داری وہ مان نہیں پھر اس نے بولا تھا جو میں نے بولا تھا مجھے میں کرنے کا بڑا من ایا پھر اس میں ہم گئے تھے علی قدار وہاں نہیں نکری اپ نے بولا تھا اگر کل ہوگی تو اان اگر اج لائی گ میں آپ کے لیے بھی رکھو نا
کیا
ہاں
اچھا وہ میتھی وہ میں نہیں کھاتی ہوں واز وازان مجھے گندا لگتا ہے لیکن پتہ نہیں میتھی میں کھا سکتی ہوں
اگر ملی تو میں رکھلوں ہوں گی پھر ایا واپس ایسے ہی پھر میں نے کل دیکھا تھا ڈاکٹر رخسار نے چڑھایا تھا بینگن کا بھرتا مجھے میں پرسوں سے ماما کو بول رہی تھی کہ ماما وہاں سے بیگن لاۓ ماما کو آج بولا تھا
بیٹی کا
میں نے ماما نے بلا کال بنائی پھر اس نے بولا ہمیں یہاں
اس نے مجھے بھی بولا پیاز لانے کے لیے اب میں نے پیاز لائے
پھر میں آئی نہ واپس میں نے وہاں سڑک پہ میں نے بولا میں کبابایک لاؤںگی کر رہی تھی راجما میں اس کو بولا میں میں نہیں کھاؤںگا یہ گھر میں کیا کھانا ہے میں نے بولا راجما بولا میں اس سے بیٹر وہی کھاوںگا مجھے مت یہ لاؤ کتے کے میں نے بولے کتے کے نہیں بولا مجھے نہیں کھانا ہے پھر کیا ہوا گھر پہ تھا چکن لیکن میں نے ڈیر نہیں کرا کیا بہن بولنا ایک پیس میں فرائی کروں میں نے لائے تھے بیگن ایک کے جی دہی لائی تھی وہاں سے اور لایا تھا ملک ایک کے جی انسان کو کرنا پڑتا ہے نا پھر بھی کچھ نہیں کیا ہوتا ہے اس ماں کے سامنے
نہیں اس نے مجھے رکھی نا شاہی زیرہ کی اور یہ ایک کلو اونین کی اونین لایا زیرا بھی لایا اور بول رہی ہے ایک اور ریکویسٹ تھی میں نے بولا کیا مجھے جنجر گارلک پیسٹ لاؤ لاسٹ ٹائم میں نے ڈھائی سو کا لایا تھا وہ بھی اپنے دکانوں پہ نہیں باہر ایک دکاندار کے پاس اس نے اس نے وہ سیدھے پھینکا انسان کو کہاں سے لائیگا روز روز میں نے چھپا کے بس لایا تھا وہ کیچ کا
پھر میں نے کیا کیا کام پھر میں نے اسکو بولا میں چکن کا ایک پیس اٹھاؤں بولا یہ کاب ہو جائیگا ریڈی میں نے بولا میں فرائی ہی کروں بولا انڈا دے دو نا
یہ ہے ایسے ہی ہے یہ اس نے وہ کیچ کا چکن اس نے کیچ کو جنجر گارلک پیسٹ ویسے ہی پھینکا پھر میں نے اس کو بولا میں نہیں بول آؤںگی میں وہ نہیں اگر آپ کسی سبزی میں ڈالتی ہو مجھے الٹی آتی ہے وہ گندا ہے
پھر کیا ہوا میں پھر میرے ہسبینڈ بولے کل شام ہاں میں آیا تھا یہ مبارک نیبر اس نے لائی تھی مکھن کی دو یہ میری نند اور اس کے بچوں نے ایک دن میں ایک وہ برک کی ہے ختم
اچھا
ہاں
ہم ہم ہم ماں ماں بیٹیاں کھاتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے الرجی کی وجہ سے
کیا میں نے آئزل کو ڈائپر لگایا وہ چلا رہی ہے یہ نہیں آپ کو بولا نا میں آ ئزل کو ڈایپر لگاؤں گی وہ چلا رہی ہے اس کو شلوار لگاؤ وہ اسکو ڈائپر لگا کے ہے
وہ کرتی ہے یہ سب چیزیں آپ دیکھو نا خود اس کو وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے بیٹے کو وہ ایک انڈے کی ٹریے نہیں مانگ سکتی ہے بیٹیوں کو وہ کیا کیا کرواتی ہے
اور میں نے آپا کیایا مجھے پس
ب ل
مجھے نا انڈے بس میں نے سو روپئے دیا عرفان کو
ہوں کیوں
بھی انڈے لاؤ اس نے لے اور ہاں تو توئی نبو جائی ائزل ائزل ادھر آؤ ائزل ادھر آؤ
ج گ ج
ائزل ادھرآو میں دو گی میں دو گی چلو
اور کیا کرے گا وہ
میں کیا بول سکتی تھی پھر
ہ وہ کرتا وہ بولتا ہو گیا نا میری بہنیں میرے پہ ہے نہیں میں اپنی ووٹ رکھوں کسکو
پیاز کو
اچھا
وہ اب پھر چکن لایا تھا نا
ہاں
اس کو پیاز بج گیا تھا پ میں ڈالے چا تو ہم نے کھائے سب چاول
اچھا میری ماں نے مجھے کل میٹ بھیجا تھا میں نے وہ ایسے ہی پھینکا مجھے مجھے دیکھنے میں الٹی آ گئی
پلیٹ پے جس نے بولا میں نہی کھاؤں گی میں نے بول مما کیوں ڈالتی ہو پری س نے پوچھا کرو
میں نے وہ ایسے ہی پھینکا
ہ ان کو نا یہ کسی رلیٹو کی ڈیتھ ہو گئی ہے
ماسکو ہم جیں گے یہ اندر جل سے
ٹوک پھوک کےک کرتس سےک کا زندگی
اچھا
پاپا کول کیا بولنا سورے آنا وہ چلے جانا پھر میں نے اس کو بولا وہیں سے جانا صوفیا کو بھی تھا وہ دیکھنے
ہاں
وہ لوگ بھی آتے ہیں واہ متر تھولہ ہنا ا کیا د اور پ آ س آ
دید رگ اس کو واپس یہ دوائی ہے دوائی ہے یہ ماما کی دوائی ہے ماما کی دوائی ہے جؤ رحمت کو واپس کرو کی نا ہممت کی ہے ج یہ بہت بڑا منہ کھولتا ہے پن بت دون منٹن بٮیس نیش ہاں بولو
دوائی اٹھائی تھی
نہیں یہ یہ اس فاںی سیونٹی فائیو کے کریونس کلر تب بھی اس نے توڑ دیا ایک آج لائے کہ پھر لاتی ہے نیا نیا اس لیے میں نے بولا یہ دواںی ہی ہے
اچھا ٹھیک
یہ اس کو توڑتا ہے آدھا تھوڑا سا یہ پھر نیا لاتی ہے اور وہ وہ دس والے کریونس نہیں لاتی ہے سیونٹی فائیو کی لاتی ہے
آپ نے بولا تھا وہ پلاسٹک
پلاسٹک کے ن آج آئے ہیں کچھ وہ اریزیبل ہے
اچھا اریزبل
ہاں
چلو ایک حساب سے اچھا بھی ہے بچے انسان کو سسرال میں بہت یہ کرتے ہیں ہراس ہو جائے ایٹ لیسٹ کوئی چیز اب کیا مانگ رہے ہے یہ
یہ اس کو بولتا ہے ہم اندر ہی بیٹھیں گے میری بیٹی کو ہے نا اس کو بوا کے ساتھ بہت اٹھ ہے
اچھا اس کو بوا بہت یاد ہے اگر
ہاں وہ اس کی چمچی ہے وہ کچھ لاتی ہے نا کھانے پینے کی چیز پہلے جاتی ہے بوا کو دینے بھائی کو نہیں دیتی
بوا کی بیٹی کو دیتی ہے
ہاں بوا کے ساتھ بوا کی بیٹی کو نہیں بوا کو دیتی ہے اس کے ساتھ اس کو اچھی ہے بٹ
پھر بوا اس کو کچھ دیتی ہے وہاں سے
وں بہت زیادہ کیا دیتی ہے خاک دیتی ہے اس کے ساتھ اٹھ ہے اس کو وہ اس کو لیتے نا باغ واغ میں وہی ارٹ ہے اس کے ساتھ اس کو
چلو اللہ سب کو ہدایت کرے چلو اللہ حافظ اس میں رکھتی ہوں فون